اللام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان اور بتاؤ سب خیریت
اور سر بیگم جی ٹھیک ہیں بچے
وہ تو ابھی اللہ کی پاس ہے ہی نہیں آپ کے ہیں تو وہ تو پھر ٹھیک ہی ہوں گے
کھانا وانا ہو گیا نا
ہم تو کیا ہی کریں اور کھانا پانا تو ہو گیا کوئی دقت نہیں اس میں
کیا کہ رہے ہیں روم پہ بیٹھے ہیں نوکری وغیرہ لگ نہیں رہی بے روزگار بیٹھے ہیں فی الحال تو کھانا کھا لیتے ہیں سو جاتے ہیں اور بتاؤ آپ جو پڑائی وغیرہ کیا چل رہا ہے
اپنا تو جناب ابھی اپنا گریجویشن چل رہا ہے آپ سنیں
کیا سنا ہے گورنمنٹ نوکری دے رہی ہے دے رہی ہے لیکن بہت کم دے رہی ہے د ب زیادہ رہ رہی ہے تو آئی نہیں ن کم کمن بہت بڑھ رہا ہے بار بار اب تو یہ سبی نٹھے بے روزگار بیٹھے ہیں فی الحالوں
جی جناب جی یہی تو ہے بغیر نوکری کےغیر آدمی کرے تو کرے کیا بے روزگار ویکتی ہے کرے تو کریں کیا جائیں تو جائیں کہاں
ویسے بھائی جان بے روزگار ویسے دیکھا جائے تو ایک طرح سے مطلب دو نمبر میں دو لائن میں ڈفڈ کرے تو کس کیا کہیں گے یہپ
بے روزگار وہی ویکتی ہے جس سے نہ تو کام مل ہی رہا ہے نہ بچار ایک بات کوئی ہنر ہے جس سے وہ گھر بیٹھا ہے
ہوں ویسے اسپشٹ اگر دو لائنوں میں ج کہا جائے نا تو میرا ماننا تو یہی ہے نا جناب کہ جیسے کہ اگر کسی کے پاس یگیہتا ہے ٹیچر کی وغیرہ بی اے کر رکھی ہے ڈیلر وغیرہ کر رکھی ہے لیکن اس کو تعلیم دینے کا آسن نہیں مل رہا ہے نا گورنمنٹ لگ بڑ نہیں پا رہا ہے وہ تو یہی تو وہ ہے نہ کہ بیروزگار مطلب جتنی اس کی ایبلٹی اس کو اس کو کام نہیں مل رہا ہے
ہاں جتنی اس کی یوگیتا ہے اس کی سوروپ اس کو ویکتی کو کوی بھی کام نہیں مل پا رہا ہے تو وہ ویکتی بے روزگاری شنی میں ا جایگا
ہم اس اس اللہ کرے کہ وہ جلدی سے گورنمنٹ بھرتی وغیرہ نکال دے تو اپنا بھی کچھ ہو جائے بیروزگاری سی کٹگری سے باہر نکلے
جی جناب جی جی اور سب خیریت سے ہیں
بڑھیا ہیں دیکھ رہے ہیں کچھ بیروزگاری
جی اپ یہ بتائیے یہ موبائل جو ہے اس کے سد اپیوگ یا دراپیوگ بھی ہو سکتے ہیں کیا کوئی
نہیں نہیں جناب اپ نے بڑھیا موبایل پسند کیا ہے اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہے وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کون چلا رہا ہے مطلب کیسے یوز کر رہے آپ
جی
جیسے کہ ویسے تو موبائل پریوگ کے بہت سارے فائدے ہیں اپ نے دیکھا ہوا کہ پہلے کے لوگ تھے وہ جنگلوں میں رہتے تھے پھل پھول کھایا کرتے تھے کند مول کھایا کرتے تھے اور کسی سے کوئی میسج پہنچانا ہوتا تھا تو جناب گھنٹوں مہینوں لگ جاتے تھے کوئی خبر نہیں رہتی تھی لیکن آج کا زمانہ جب سے موبائل کا دور آیا ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا نہ تو آپ چند سیکنڈوں میں کسی کو بھی اپنا میسج پہنچا سکتے ہو کسی سے بھی خیریت لے سکتے ہو کچھ بھی کر سکتے ہو اور ہم ویڈیو کال پہ امنے سا ویڈیو کال پہ آمنے سامنے روبرو بھی ہو سکتے ہے نہ وہ کسی کس کے کارن ہوا یہ ٹیکنالوجی فون کے کارن یہ تو ہوا ہے نہ تو اپ اج ہم اج آج ہم اتنی دور سے گفتگو کر رہے ہیں تو وہ کس کے کارن ہوا ہے
جی موبائل کےذریعے جی جی جناب جی موبائل بھی اج بھی جو دی ہیں اس میں ایک نئی کرانتی لاتی ہے جس سے ویکتی کی جو جیون چلیے اس کو بدل کر ہی رکھ دیا
سہی کہ رہے ماشاء اللہ اپ نے کیا بات بات فرمای ہے نہ
بھای گھنٹوں کے کام جو ہے چند سیکنڈوں میں منٹوں میں ہو رہے ہیں دیکھتی سمے کی بچت ہو رہی ہے ویکتی کی زیادہ شرم نہیں کرنا پڑ رہا پیسے کی بچت ہو رہی ہے
نہیں جناب یہ تو اپ جناب یہ تو آپ نے ایک نمبر واجب بات کری ہے کے اپ کہ رہے ہیں کہ گھنٹوں کم چند سیکنڈ میں ہو جاتا ہے تو یہی تو ہے اللہ کی کرپا جس کے کارن یہ موبائل فون لوگوں نے اس کو کھوجا اس کے بارے میں ٹیکنالوجی کے بارے میں جانا اور لوگوں کے بیچ اس کو لایا تو اسی کے کارن تو سمبھو ہو پایا نہ کہ ہم اتنی دور سے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں ویڈیو کال کر روبرو ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بہت سارے ویسے دیکھا ہے نہ گھاٹے نقصان بھی ہے اس کے
بائی یہ تو ہوتا ہی ہے کسی بھی کوئی کت نہیں اس کے یدی فائدے ہیں تو اس کا نقصان تو ہونا لازمی ہے
نہیں اس کا میری نظر میں تو اس کا سب سے بڑا نقصان اگر میں بتانا چاہوں تو میری نظر میں تو یہی ہے کہ جیسے کہ آج پوار میں پانچ چھ لوگ ہیں تو پانچ چھ کے پاس موبائل فونس ہوتا ہے پہلے کیا ہوتے تھے آپس میں سبھ پم وغیرہ ہوتا تھا آپس کھانا وغیرہ صاتھ بیٹھتے تھے اور کھیل وغیرہ وہ سب ہوتے تھے لیکن آج کے جب سے موبائل کا دورہ ہے نا جبب پرریوار کے سھی الگ الگ لوگ ہیں نا وہ موبائل فون پ ہی گھسے رہتے ہیں جو بھی کام ہوتا ہے وہ فون سے ہی بول کے کال کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے میرے لیے کانا بنا دو مجھے کھانا پہنچا دو وہ آپسی تناؤ ہو ہے نا بڑھ گیا دھیے دھیے وہ سمبند پرریم رہا نہیں پہلے جیسا
جی جناب جی بئی بہت سارے موبائل کے جو ہے درپیگ ہیں دیکھتی ہے موبائل میں ہی گھا رہتا ہے کی بہت اسکتا نہیں ہے بھائی بہت زیادہ موبائل چلانے سح تھکان محسوس کرتا ہے شریر دماغ چڑچڑاپن ہو جاتا ہے یہ بہت ساری ایسی چتایں تی میں بگت نہیں ج رہوں گی
اللہ آپ آنی یہ بات تو بالکل بڑھیا فرمائی ہے کہ اس کے اار تناؤ اتپن ہوتا ہے اور یہ اس کے لیے تو میں ایک اچھا سا درد ہوں یہ ودارتھیوں کے لیے بہت بڑا نقصان داک ہوتا ہے نا ایک طرح سے
جی جناب ج
جیسے کہ کوئی ودیارتی اگر اس کا عادی ہو جائے نا تو وہ پھر چھوٹتی نہیں ہے عادت وہ پھر پڑھنے کے بجائے تعلیم لینے کے بجائے وہ باقی کی جو سوشل میڈیا اس پہ اسکرول کرتے رہتا ہے انسٹا کو وہ بنا کام کی چیزوں کو بھگ نے گتا ہیں
بائی آج کے زمانے میں جوک ودارتھی ک تعلیم کی جگہ موبائل پہ ہی زیادہ ٹائم بتانے لگا ہے دعوتوں کی تعلیم دی نہیں رہا ہے ان کو
اسی کے کن تو بکت کی برباد بھی ہو رہی ہے اور دھیرے دھیرے بےروزگاری بھی بڑھتی ج رہی ہے نا اسی ایک کارن تو یہی ہے نا ایک مین کادن بےروزگاری کا بھی
بالکل بالکل بھائی لمحوں کا تو پتا ہی نہیں چلتا
ہ
کہ کیا چل رہا ہے کتنا ٹائم ہو گیا بالکل بالکل بالکل جناب بالکل
اور وہ کیا بتائیں اس کے بارے میں اب تو جتنا کہیں اتنا ہی کم ہے پھر بھی دیکھتے ہیں پریاس کر رہے ہیں اپنی طور سے ہاں کھانا کھانے کی تیاری بنانے کی تیاری کر رہے ہے ابھی ابھی بنائیں گے
اور کیا بنا رہے ہیں آج کل آپ
ہم تو وہ روٹی م جینا ان کو پسند نہیں ہے وس
نہیں نہیں سبزی میں آج کل کیا اسپیشل ہے آج
سبزی میں تو کیا ہی بتائیے اب پتا نہیں سبزی میں تو نارمل دو دو سبزیاں بنانی ہے نا
کیا کیا بنائے ہیں سبزی وہی تو پچ رہے گ جناب
ایک ایک ایک سو بنائی ہے ایک باہار سے لے کے آئے ہے
باہر سے کیا لے کے آئے ہیں
بی بیچ لے کےم بیچ
ویج بریانی
ہمم
آپ بریانی بھی کھاتے ہو
ہاں کھا لیتے ہیں اس میں کیا دقت ہے
ہاں وہی تو ہوتی ہے نا وہ چاول وغیرہ کی بنی ہوتی ہے اس میں نان ویج نہیں ہوتا ہے
جس میں دو دونوں ٹائپ کی ہوتی ہے نا وہ تو اس ڈپینڈ کرتا ہے کہنے والے ہے اس میں ویس کوئی دقت نہیں نا اے گ اور کی ہ میں باہر کا کھانا نہیں کھاتا مطلب
جناب آپ کی ہلو
جناب آباز آ رہ مل کوئی ہ جناب آواز آ رہی ہے نا
جی جی اب آ رہی ہے
ارے وہ یہ بول رہا تھا ج نا کہ جو میں گھر کا ہی کھانا پسند کرتا ہوں نا باہر کا زیادہ کرتا نہیں وہ تو میرا دوست ہے وہ بول رہا تھا چلو آج لے آتے ہیں نا
وہ آپ کا دوست چنڈو ہوگا
نہیں آپ ایسے تو بج بول نہیں سکتے س پر یہ تو ہی نہ ہوی ہوں گیس
تو نہیں باہر کا کارا دوچوںڈ ہو
ج ن باپ مے اکڑ آ رہے مے کا
نہیں نہیں نہیں سی سور
آپ آپ آپ م م جن ج ج جناب آپ اپنی نظر میں میری نظر میں آپ اپنی امیت کم کر رہے ہو دیکھ لینا
سور سور جرااب سور سور ش سوری سوری
وہ تم چھوڑو یہ یہ بتاؤ کہ جو باہر کا کھانا ہے ابزر کر فاسٹ فڈ اور جو گھر کے کھانے میں اگر آپ دیکھا جائے تو مطلب کیا ڈفرنس ہے کیا معنی یہ بتاؤ
بھ باہر کا کھانا تو ابویسلی بےیکار ہے بائی باہر کے کھانے میں اتنے زیادہ پوشک تتو نہیں ہوتے ہیں جتنا کہ گھر کے کھانے میں ہوتے ہیں وٹامنس ہو گیا نیوٹرلس ہو گی فائبر ہو گیا اس میں کہاں ملتا ہے باہر والے میں وہ تو بیکار ہوتا ہے نا دیک کہ ج ت
ایکگی لین ایک لن میں اگر آنسر دیا نا جناب کہ ایک ہی لائن میں اگر نہیں آپ نے بالکل اس شاء اللہ بہت بڑھیا بات فرمائی ہے لیکن میں میں بات کہوں نا ایک ہی لینن مارک اسکان سے دیا جائے تو سو بات ایک بات یہی ہے کہ بھارت کی کھانے کے فاٹ بجائے گھر کے کھانے میں زیادہ وہ توجہ دینی چاہیے نا زیادہ اہمیت دینی چاہیے یہی میرا ماننا ہے ویسے سب کی مرضی الگ الگ ہوتی ہے سب کا ماننا الگ الگ ہوتا ہے اپنی پسند ہوتی ہے کون کیا ہی بولے پر خد نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ دوٹنا مطلب آبزرو نہ کر پائے وہ دقت آئے پھر ویسے جناب آپ سے بات کر کے اچھا لگ رہا ہے بہت ماشاء اللہ آپ کو اچھا پروار سبھ دے آپنی خوشیاں د
ا
جناب اگلی اگلی بار بات کریں گے ابھی خدا حافظ خدا حافظ
جی جناب جی جٹی جی